السلام ععلیکم کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو جناب
کچھ نہیں
اور سب خیریت
جی سب
جی جی
ہاں تو جناب آج ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے کی دہشت گردی کا نا شکر
جی جی بالکل یعنی آتنک واد کی سمسیا
جی جی بالکل
جی تو ہم کہنا چاہیں گے کہ کیکہ یہ ایک ایسی نہایتی ہی خوفناک شجیدہ اور عالمی مسئلے پر عالمی مسلوں پر گفتگو ہونے والے ہیں کہ جسے پوری دنیا کے سکون کی مجروح کر رکھا ہے اور کہیں کہ انسانیت کے وجود کے لیے سب سے بڑا خطہ بن چکا ہے نا جناب
جی جی جی بالکل آج مطلب جی جی آج اسی بات پر بحث کا کلی دیونوان ہے دہشت گردی کا ناسور یعنی آپ آتنگباد کا عصاب اور اثرات اور اس کا مکمل تدارک
جی جی بالکل صحیح ہے
جی کسی جی جی کسی سے صاحب عقل کا کہنا ہے کہ مذہب کبھی وہ حثیت نہیں سکھاتی اور نہ ہی کوئی تقییدہ تہذیب بے بناؤ کے خون کی اجازت دیتی ہے مگر افسوس ہے کہ کچھ آج کچھ بھٹکتے ہوئے افراد اور تنظیموں میں مصم ہم مقاصد کے اصولوں کے لیے دہشت گردی کا سہارا لے رہی ہے
ج جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ
جل
جی یہ جیسے کہیں کہ ان بجدلوں بجلوں کا شعار بن چکا ہے جس سے دنیا کے امن و اماں کو تیش نش کر رکھا ہے
جی بالکل بالکل صحیح جی
میں ج ایک سرش کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک عالمی با بن چکی ہے ہے نا جناب اور جو کسی بازار ہوں ہوں جبک بازار یا عبادت گاہ یا تعلیمی ارادے میں بے گناہ انسانوں کا خون بہتا ہے جناب تو وہاں صرف انسان نہیں مرتا بلکہ پوری انسانیت کا مشیا بڑھ جات پڑ پڑ ج سوری پڑھا جاتا اور کہیں کہ ب درنندی یہ ہے کہ جس کا نہ تو کوئی مذہب ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی وطن ہوتا ہے
جی جی
ہے نا جناب
بالکل
جی جی آپ فرمائیے سناح کچھ
جی تو مطلب آج ہم اس سامین کے لیے اس نازک اور سنجیدہ مسئلے کے بنیادی اسصواب اور اس کے خوفناک اثرات پر تفصیلی روشنی ڈالتے ہیں
جی جی جناب بولیے
دہشت گردی کے بنیادی اسباب
جی جی
اس ذنی کزی اور درملی کے پیچھے کچھ بہت ہی مفی اور گہرے اسباب کر فرما ہیں جنہوں نے جنہیں سمجھنا اہم ضروری ہے
جی جی بالکل
جیسے سے اجنی سازی اور گمراہ ہی
جی جی بتائیے
جیسا تو کرتی کہ سب سے بڑی اب بنیادی اور معوصوم اور کم عمر نوجوانوں کو غلط چین سازی کرنا اور نفرت کے سوداگر مذہب کا غلط محفوظ پیش کر کے نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں قلم کے بجائے بارو تھام دیتے ہیں
جی جی جناب آپ نے بالکل صحی کہا جناب جیسے کہیں کہ جہالت اور تعلیم کا فقت فکر مق دان ہے نا جیسے جہاں ساعور اور معیاری تعلیم کی کمی ہوتی ہے جناب وہاں اندھکار پشرا ہوتا ہے اور کہیں کہ جاہل جین کو نفرت کی طرف مائل کرنا نہایت سال سال ہوتا ہے ہے نا جناب
ج بالکل صحیح بات
اور اور کہیں کہ گربت اور ادب توازن جیسے مبلیشی اور نائن شافی کا شکار کچھ نوجوان جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتی ہیں تو دہشک کرتی کہ آکا ان کی اس مجبوری کا فائدہ اٹھا کر انہیں چند روپیوں کے بدلے جر نام ج رام کے دلدل میں دکل دیتی ہیں ہے نا جناب
بالکل ٹھیک یعنی سیاسی مفاد اور سرپرستی کچھ ملک اور طاقت اپنے جات سے مفاد اور دشمنی کی خاطر ان دہشت گرد سبزیوں کے پردے کے پیچھے سے مالی اور ہتھیاروں سے سرپرستی کرتے ہیں
جی جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جناب آپ جیسے کہیں کہ اس وشیت کا خامیازہ ایک عام ان اور مشااہرے کو کس شکل میں بگتان پڑتا ہے ہے نا جناب
تو یہی ہے کہ وہاں وصیت کا خمیازہ ایک عام انسان اور مسارے کو کس شکل میں بگ کتنا پڑ پڑتا ہے
بالکل جناب جیسے ہم کہیں کہ یہ اثرات اتنے گہرے ہیں جناب کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں جیسے ما سوموں کی عکالت اور خاندانوں کی تباہی جیسے اس آگ میں سب سے پہلے وہ بیےگنا لوگ جلتے ہیں جن کا کسی سیاست یا دشمنی سے کوئی تعلقات نہیں ہے اور کہیں کی کئی ماتا بہت سونی ہو جاتی ہے اور کئی بچوں کے کئی بچے بھیے سہارا ہو جاتے ہیں ہے نا جناب
بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا زبحان اللہ سے شاہی جوال اور قدم جو مطلب جس ملک یا خطے میں دہشت گردی کا سہایہ ہوتا ہے وہاں کوئی تجارت یا ترکی نہیں ہوتی ہاں شرمایا کار وہاں اپنے آنے سے کتراتے ہیں اور جیسے بے روزگاری قربت سیلاب آ جاتا ہے
جی جی جناب آپ نے بہت خو ب فرمایا جناب جیسے کہیں کہ آپسی نفرت اور تشب ہے دہشت گردی کا سب سے بڑا اثر یہ ہوتا ہے جناب کہ یہ ان ک تھھانوں کے درمیان شک کا شبہ اور مزے ہے بھی تشو کی ایک بشیہ دیوار کھڑی کر دیتی ہے جیسے بھائی چارے کا اشن مجروح ہو جاتا ہے ہے نا جناب
جی بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا فائدار ہے تو دار کو کیا ہے دنیا اس اندھکار سے کیسے منتقل ہو سکتی ہے
جی جی جی جناب بالکل صحیح فرمایا آپ نے جیسے کہ ہم کہیں ہیں کہ اس ناصر کو صرف بندوقوں سے نہیں کچلا جا سکتا تھا اس کے لیے ایک کو سوں کی حزات ہے ہے نا جناب
جیسے ساہو اور مستب تربیت
یہی ہے کہیں میں اپنے اسکول مدرسہ اور خاندانوں میں بچوں کو امن محبت یا سشرتا کی سلی تقربی دینی ہوگی جن سا جی کے اس جو بندی کھیل کو صحیح علموں کے ذریعے ہی مات دی جا سکتی ہے
جی جی جی جناب بل وات کو فرمایا آپ نے جیسے کہے کہ عالمی اتحاد جیسے تمام ملکوں کو اپنی جات دشمنی بلا کر ایک پرچم تلے آنا ہوگا جو کہ ملک تی کی پناہ گاہ بن چکے ہیں جیسے کہیں کہ ان کا مکمل باز پشک ہونا لازمی ہے نا جناب اور کہے کہ روزگار اور جیسے نوج نوجوانوں کو روزگار کے ماہری موقع اور کشویہ ہنر کہ بھی کسی بھی لالچ یا گمراہ کا شکار نہ ہو سکے صحی کہا نا جناب
جی جی جی جی ب مطلب یہی ہے کہ آج جو ہم ایے سنجیدہ اور لبے لباب پر گفتگو کر رہے ہیں تو مطلب دہشد گرد پوری انسانیت کی ساازد دشمن ہے اس کے خلاف خاموش رہنا بھی ایک
جی جی جناب کتی ہیں کر کہ جرم کرنے والے سے جرم چہنے والا زیادہ بڑا ہوتا ہے نا ج نا
بالکل بالکل نی ہے جو ہماری وفا کی چھا بھی ہے ہمیں نفرت کی ہر دیوار کو ڈاکر محبت اور ا لاک کا آ پررشم بل کرنا ہوگا ت کی جو آنے والی نسلیں ہیں وہ بارود کے دھوئیں میں نہیں بلکہ امن کی بچاؤ میں چھانس لے سکے ہیں
جی جی جی جناب بہت خوب فرمایا جناب آپ نے جناب آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا جناب جی بہت بہت شکریہ آپ کا جناب اللہ حافظ کشنا
جی